میںتبق کہ تو
جی خریت سے ہو
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے آپ بتاؤ آپ خرید سے ہو
جی جی اللہ کا شکر ہے خیرید سے ہیں آپ کی دو آڈی
اور بتائیں آپ کے والدین کا خیریت سے ہے
جی اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے ہے ادھر بھی سب خیریت سے
جی جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر خیریت سے
چلو جی اچھی بات ہے بس اللہ خیریت رکھے بس جی کچھ نہیں کھانے کی تیاری کر رہے ہیں شام کے فریشا کا وقت ہو جائے گا
جی جی صحیح بات ہے شرکت وقت ہونے والا ہے
بش عشا کا وقت ہو جائے گا پھر
بالکل بالکل کھانا اور پانی تو یہ تو اللہ تعالی کی ایسی نعمت ہے کہ اس کے بغیر تو انسان رہ ہی نہیں سکتا جی
بے شک دیکھو اللہ تعالی نے پیٹ لگایا ہے تو پیٹ تو اپنے ٹائم پہ مانگتا ہے
بالکل بالکل صحی بات ہے
ہاں تو اس کے لیے تھوڑی محنت بھی کرنی پڑے گی
بالکل بالکل جی پانی بھی اللہ تعالی کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو پانی ہے انسان کی زندگی کی بنیاد ہے جی جی
بےشر بےشر بالکل پانی کی وہ کریں گے ہم زیادہ تر اسٹور کر کے رکھیںے دیکھو ایسے ایسے شہر ہے جہاں پانی کی اتنی کمی ہے لیکن اللہ تعالی کا شکر ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پانی کی اتنی قلت نہیں ہے
جی جی سب سے زیادہ پانی کی بالکل حسی پانی کی زیادہ زیادہ تر فراوانی جو ہے گاؤں میں ملتی ہے گاؤں میں کیا ہے کہ پانی جتنی مرضی اتنی مطلب کہ نکال لو ہاں پانی کی زیادہ قلت اور پریشانی تو ہمارے سٹیوں میں اور شہر میں رہنے والے اٹھاتے ہیں
ہاں انہیں پانی کمی اور ہمیں زیادہ ملتا ہے تو ہم اتنا برباد کر دیتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں موٹر چلا چھوڑ دیتے
جی جی صحیح بات ہے پانی کی اصل قدر و قیمت ان کے نزدیک ہے جی جی
ہاں ان کو ہی پت ہے کیونکہ ان کو کمی ہے نا پانی کی اور ہمارے کمی نہیں ہے تو بس فراختی ہے اس فرختی میں ہم سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں اللہ تعالی نے دے رکھا تو کئے خالی کر دو
جی جی لیکن یہ قدر کرنی چاہیے ج کیونکہ اللہ تعالی کے یہاں جو حساب ہوگا پانی کا بھی حساب ہوگا اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت ہم لوگوں ہم لوگوں کے دل میں ہونی چاہیے
بے شک ایک ایک قطرے کا حساب لے گا اللہ تعالی تو
بالکل بالکل صحی بات ہے
لیکن ہمیں ہمیں اس چیز کی وہی نہیں ہے فکر
بالکل بالکل سحی بات شہر میں دیکھیں کہ اتنی زیادہ پریشانی اور اتنی زیادہ قلتیں ہوتی ہیں پانی کی کہ لوگ تو پینے کے لیے خریدتے ہی ہیں لیکن یہاں تک کہ نہانے کے لیے بھی ٹینکر والوں سے خریدنا پڑتا ہے ان کو
بیش بیشر دیکھو اللہ تعالی کہتا ہے کہ پانی کی قدر کرو
بالکل بالکل صحی بات ہے جی
ابھی پتا نہیں دیکھو سوشل میڈیا پہ اتنی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے گاؤں کی کہ جہاں پانی بھی نہیں ہے لوگ مٹی کھود کھود کے نیچے سے پانی ایک ایک بوند نکال رہے ہے اور اسی گندے پانی کو پی رہے ہیں
بالکل بالکل صحی بات اب دیکھیں کہ چیزیں صی بات ہے صحی بات بالکل صحی بات ابھی دیکھیے کہ مطلب کہ شہر والوں کو بہت ہی زیادہ دقت پریشانی ہوتی ہے ا ممبئی میں یہ اعلان ہوا تھا کہ مطلب کہ چالیس دن کے لیے اس سے پانی اسٹک ہے اسی لیے سب کمپنیانی استعمال یہاں تک کہ وہاں کی سرک یہ کہہ رہی کہ گاڑی کوئی دھوئی نہیں سکتا گاڑی دھونے پر مطلب کہ جرمانہ لگ سکتا ہے جی
اچھا اچھا
ہاں وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں دعائیں ہوئیں نماز ہوئی اللہ سے دعا مانگی گئی تو وہاں ابھی دیکھیے م مسلا دار بارش ہو رہی ہے وہاں پہ ممبئی میں
بارش رہ
جبک سب سے آخری میں ممبئی میں بارش ہوتی ہے بالکل بالکل جی صحیح بات ہے شدید گرمی میں اگر بارش ہو جائے تو بالکل بالکل
ہاں جی جہاں اللہ مہربان ہوگا وہاں تو بارش ہونی ہے اور اسی کی مہربانی سے ٹھنڈ ہونی ہے ورنہ دیکھو اتنی گرمی پڑ رہی ت ہے کوئی دور کر سکتا ہے گرمی
جی جی بالکل صحیح بات ہے کسی کی ذات نہیں ہے صرف خدا کی ذات ایسی ہے جو موسم کی تبدیلیاں کر سکتے ہیں
اللہ تعالی نے مطلب اتنی ہمیں اتنی ہمیں اللہ تالا نیم تو دی ہے لیکن ہم اتنے نہ شک کے کہتے رہتے اللہ تو بارش نہیں کرتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا ہم اپنے مقدر کو کوستے رہتے ہیں لیکن اس مقدر میں وہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا اس میں تو کچھ نہ کچھ تو بہترا ہی ہے
بالکل صحیح بات ہے دیکھیے ہر کام میں اللہ تعالی کی مصلحت ہوتی ہے آپ کا اگر کوئی کام مطلب کہ اٹکا ہوا ہے اگر وہ نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ تعالی کی مصلحت ہے یہ مجھے اپنے دل میں کہ یہ کام ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا اس لیے ہمارے اللہ تعالی جو ہے ہمارے کام کو نہیں بنا رہے ہیں بس یہ سوچ
پہلے میں بھی یہی سوچتی تھی پھر میں جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں انسان تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے پھر انسان کی دعاؤ میں بھی تبدیلی آ جاتی اب تو دعاؤں میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے تو اللہ تعالی سے یہی دعا رہتی ہے اللہ تعی ان راست پہ چلنے سے بچا ہے جن پہ چل کے ہمارا ٹائم ہی ضائع ہونا ہے
بالکل بالکل صحیح بات ہے آمین
کیونکہ ہم ایک راستے میں لگے رہتے ہیں کچھ کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے لیکن وہ ہمارے مقدر میں نہیں لھا اللہ تعالی نے ہم کتنے بھی ہاتھ پیر مار لیں گے لیکن چلو یہ بھی ہے اگر اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے کہ سامنے والا بندہ زیادہ محنت قدرت اللہ دعاؤ کے ذریعے تقدیر بھی بدل دیتا ہے لیکن بہت سی چیزیں ہماری بہتری کے لیے اللہ تعالی نہیں دیتا ہمیں وہ ہمیں لاحاسی ہی بھی رہتی ہے تو اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اللہ تعالی نے پتہ نہیں ہماراری کون سی ی مصیبت ڈال دی یا ہمیں کون سی غط راہ سے بچا لیا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا اللہ تعالی کی پتہ نہیں کون سی بہترائی ہوگی اس کام میں جو اللہ تعالینے ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیا یہ ہمارا کام ٹل گیا پت نہیں کون سی پریشانی ٹل گئی تو اللہ کا جتنا شکر کرے اتنا کم ہے
بالکل صحیح بات یہ آپ اچھی بات بتلائیں کیا اللہ الال کہ جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالی کی تو مطلب کہ ایک نعمت پر اگر شکر ادا کرنا چاہے ہم تو پوری زندگی نکل جائے گی لیکن اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم جی یہی تو ہے گی کہ اللہ الالا کے جو مطلب کہ انسان کو اگر خوشی محسوس ہو یا کوئی ہمارا کام بن جاتا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی سے لیکن وہی اگر ہمارے پاس تھوڑی وقتی طور پر اگر کوئی مصیبت عائد ہو جائے پریشانی آ جائے تو اس پر ہم ملامت کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بورا ہو گیا ہمارے پھر ہم مطلب کہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ چنا چ کہ بس صبر تو انسان اللہ تعالی نے پ کہ انسان کی زندگی تو انسان کے اندر دو چیز ہے اگر ج انسان کے اندر ہو وہ انسان کامیاب ہے ایک تو شکر کرنے کا مادہ شکر ادا کرنے کا اور دوسرا صبر کرنے کا مادہ
بے شک
جی وہ انسان کامیاب ہے
بے شک ب دیکھو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا و کوئی بھی سچویشن ہو کیسے بھی حالات ہو اس پہ بھروسہ رکھو وہ دے گا ضرور دے گا کہیں نہ کہیں کہیں سے بھی دے کہیں نہ کہیں سے تو دے گا کیونکہ تمہارے نصیب میں اس نے رسک لکھا ہے اس تو میں پیدا کیا ہے تو رزک بھی لکھا ہے اب وہ کہیں سے بھی آنا ہو وہ اللہ تعالی دے گا ضرور ہاں یہ بھی ہے تھوڑے سے ہاتھ پیر ہمیں بھی مارنی چاہیے ہاں بے شک
بالکل بالکل صحیح بات جو ہے جی جی بالکل بالکل بالکل صحیح بات توکر اللہ اللہ کیا کہتے تکر اللہ پہ رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی جو ہیں ان پر یقین رکھنی چاہی گی کام بنانے والا بھی اللہ تعالی کام بگاڑنے والا بھی اللہ تعالی تو اس پر یقین رکھنی چاہیے نا ہم کو تو جی جی ہم کو تو محنت کرنی ہے کرتے رہے اور اللہ پر بھی یقین رکھ اور محنت بھی کرے ایسا نہیں ہے کہ ص بلہ پہ یقین نہ کے لیے توکل اس چیز کا نام نہیں ہے اگر گھر میں زیور رکھ دیں ہیں زیورات رکھ دیں ہیں اللہ تعالی ہم کو یہ اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم گھر کے اندر الماری میں تال بھی لگا سکتے سکتے ہیں اگر ہم تالا نہیں لگائے پھر ہم اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا تو بھروسہ بھروسہ نہیں ہے ہم تال بھی لگائے اس پر اس کے بعد اللہ پر یقین رکھیں
ب ب دیکھو جو اللہ کو بیچ میں ڈال کے کوئی کام کرتا ہے یا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے کچھ کس چیز کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے چل تو میرے بندے تو آگے چل میں تیرے پیچھا کھڑا ہوں تو ہمت
بالک ب
تو بس یہی ہے اللہ تعالی پہ بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے پھر چاہے کیسا بھی وہ آ جائے کیسے بھی مصیبت پریشانی ہو سکھ دکھ کچھ بھی ہو بس اللہ تعالی پ بھروسہ رکھو اور اللہ تعالی کا نام لے کے آگے بڑھتے رہو
بالکل بالکل صحیح بات ہے بالکل جی ہ اللہ تعالی نام لیتے رہے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہے کیونکہ شکر گزاری سے جو ہے نا اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور جو آپ کا کام بنا ہے اس اگر شکر گزاری کر رہے ہیں تو ان اللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی آپ کے بھی آپ کے مطلب کہ اور سے بھی کام اٹکے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالی پورا کر دیں گے
بے شک بے شک اللہ تو قدہ ہے مجھ پہ بھروسہ رکھو میں تمہارے سارے کام میں تو کرواؤں گا کوئی ہے اس دنیا میں جو رکے ہوئے کام کروا سکتا ہے پورے سوائے اس کے
بالکل بالکل جی آپ نے بہت اچھی بات بتلائی ان شاء اللہ عمل کریں گے اللہ پر یقین رکھے گا ان شاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا جی
ہاں میں ٹھیک ہے جی خدا حافظ
جکتی والی